ہلو
خدا حافظ بس وہی آدااب ار
آداب
کیا چل رہے تھ
ج ہم ابھی آرام کر رہے ہیں جناب
اوک ہمارے پاس ب جی کر اسے خود آپس بولا آپ سمھو ب آپ سے کم بھائی بائی بول رہے ایسا نہیں ان سے بولتا آپ سے تو آداب بولتا
اچھا اچھا کوئی کوئی بات نہیں کہی کب ہو جاتا ہے
آپ ا بتائیے نہیں نہیں ہمیں آپ سے آپ دا آپ نہیں بولا تھا دون سے بولا تھا آپ سے آداب بولا تھا ان سے میں خود واپس بول رہ تھا تھا لیکن وہ دونوں ساتھ ہوئے نا تو مکس ہو گئے تھ تو ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ یہ بتائے کہ پانی کھانا کھانے کے بعد کتنی دیر بعد تتی ہو
جیسے میری بتاؤ میں کھانا کھاتی ہوں تو پیاس لگتی رہتی م کہ نہیں پی رہتی
غلط عادت ہے کھانا کھان تو وقت بہت ہی کم پانی پینا چاہیے اور کھانا کھانے کے بار آدھے گھنٹے تک آپ کو کوئی پانی نہیں پینا چاہیے
ا آپ جیسے کہنا تھا کہ وہ اب بھی گرمی بہت گیاس لگی رہتی ہے
نہیں تو اس کو کنٹرول کرو دھیرے دھیرے ہی بیٹ میں آ جائے گی زیادہ ہی پیاس لگ رہی تو آپ ایک دوٹک پی لو زیادہ پانی مستتی ہو دھیرے دھیرے کنٹرول کرو گے تو آپ یہ بیٹ ہو جائے گی آپ کھا کھے آدھے گھٹے تک پانی نہیں پیا جیسے کانا کھائیں گے اس کے بع بھر پیٹ پانی پی لیں گے تو پیٹ ڈپ ہو جائے گا پ فل پیٹ فل رہے گا پچ سم کام نہیں کر پاتی اچھے سے ایسا غلط ہے لے کے کھانا کھانے کے بعد آدھے گھنٹے کا گیس بیس لینا چاہیے ہے نا آرام سے آدھے گھنٹے بیٹھیے کچھ کام کیجیے تو اس سے کہ شریر کو تھوڑی وہ آرام ملتا ہے آپ پانی نہیں بھی نہیں پیو گے تو اسے کیا کل نہیں ہوگا پھر آدھے گھنٹے بع آپ تھوڑا تھوڑا پانی پینا شروع کریں گدھے گھنٹے کے بع آپ کنٹرول کر بی تو ایک ساتھ ایک لوٹا پانی پی جاؤ تھوڑا تھوڑا پانی پینا شروع کیجیے ایک بار آپ نے آدا گلاس پیا پ ایک گلاس پیا پ دھیرے دھیرے آپ پانی پینا شروع کیجیے اس سے کیا ہے شریر کی جو پات شمتا ہے وہ تیز گتی سے کام کرتی ہے کو پرپت م لے کے جسے ہو جاتا ہے نا وہ مشین کام کرتی اس کے لیے آئل وغیرہ پریاپت آتا جیسے پانی اس کو پھر بع میں پریاپت م آتا ملنا چاہیے
ہ تو اس سن تو رکھا ہیں پانی آدھے گھنٹے ہو آدے پین چاہی
نہیں ہمیشہ پانی کھانا ے کے آدے گھنٹے پعادکھنا چاہیے
ہ اب ہم کوشش کوشش کریں گے ہماری عادت کو سدارنے کی نہ ہماری عادت جڑی ہوئی
نہیں اسپشتااری ہو
زیادہ تر ہم تو کھانا کھا پیاس لگی رہتی ہے ایک گلاس پانی گٹ گٹ کر کر پ جات
گلت طریقہ ہے ل
ہ
پ جسم تو اچھے سے کام نہیں کر پاتے
ہاں وہ صحی
ایسے ہی کبھی بھی پھل پوٹ کاؤ اس کے بعد بھی کم سے دس پندرہ منٹ کا گیپ دینا چاہیے پانی دینا چاہیے
م کہ ہو جتا ہے
وہ اچھے سے پھر پل پھوٹ انگین نہیں کریں گے نا کوئی بھی چیز کھانے کے بعد ہمیشہ پچمتا کو مطلب مشینوں کو کام کرنے کے لیے ہشہ کیپ دینا چاہیے اس لیے ہمیشہ کبھی بھی کوئی چیز کھاتے ہمیشہ پانی نہیں پینا چاہیے پانی صحت کے لیے اچھا رہتا ہے لیکن اس کا بھی ایک سمے ہوتا ہے پینے کا ٹھیک آپ پل فروٹ کھا رہے ہو تو دس سے پندرہ منٹ کا گر د دیجیے کانا کھا رہی ہو تو آدھے گھنٹے کا گر دیجیے کوئی گرم چیز کھا رہی ہو تب آپ دس سے پندرہ منٹ کا چیز دیجیے کیونکہ پانی ٹھنڈا رہتا ہے گرم چیز آپ کھاؤ گے تو ٹھنڈا گرم دوا سات کھاؤ گے تو سینسیٹیو ہو جائے گی
اللہ کی مہربانی ہم اس معاملے میں کچھ نہیں جانتے
اللہ کی مہربانی کہ آپ سوستھ ہو یہ اچھی بات ہے لیکن پھر بھی آپ کو صحی کا دھیان رکھنا چاہیے
ہوسے بھی
آپ ابشیہ سر کا دھیان رکھو گے تو اچھا رہے گا
ہم بھی ہمارے جیسے جیون کے کچھ ٹاپک کچھ رول چینج کریں گے جس سے کہ اللہ کی مہربانی سے ہم
یہ اچھی عادتیں ہیں رول نہیں اچھی عادتیں
اچھا اچھا
کن کا کھانا کھانا باہر کا کھانا کم کھانا کھانا کھان کے بع آدھا گھنٹے پانی پینا پھل پوٹ کے بعد پندرہ منٹ کا گیپ دینا ٹھنڈی گرم چیز کھ رہے اس کے بیچ میں گیپ دینا جیسے ابھی ت تو پکوڑے سر اد کوڈن پی کوڈ ڈ ھنڈ پکوڑے گرم ہو گئے
ہاں کول ڈن تو ہم کبھی باہر جاتے ہیں نا گھومنے تب پیتے ہیں
نہیں لیکن جیسے پھر بھی گرم چیز ٹھنڈی چیز دانتوں میں سینسیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو بیچ میں گیپ رکھنا چاہیے
اچھا ہاں کبھی کبھی صحیح ہے جیسے ہوٹل میں اپ گرم گرم کھانا کھاتے ہیں تو گرمی میں
تو وہی تو غلط ہے نا جو کچھ چھوٹی چھوٹی اچھی عادتوں سے اپنا اپنے شریر کو سوچ تو تندرست رکھ سکتے ہیں
ہاں کیوں نہیں آرام سے رکھ سکتے ہٹ
تو ان اچھی اچھی آگتوں کو اپناؤ اب ہم ہم نے آپ کو دیکھا ار آپ کانا کھے جس پانی پی ی پیٹیوں نے کئی بار آ کو بولا لیک آپ کو کب آسمان میں نہیں آ گ
ہاں خب آادتی ہووری ن آ
تو آگ تو کو سدارو پیاس لگتی ہے کنٹرول کرو نہیں ہو پانیی تو تھوڑا سا آدھا گھٹا پانی پی کے اس کو پ پی کے منہ گیلا کر لو لیکن دھیرے دھیرے اس سےٹ میں گی
ہ ورنہ پیاز کو کنٹرول کرنا تو بہت بھاری جناب
ایک بٹک پانی پی لو پورا گلاس بھر کے مت پیو دھیرے دھیرے آدھے گھنٹہ تک کوشش یہی کروھر دھیرے دھیرے ای بھیٹ میں آئے گی کہ کوئی بھی کوئی ایک ایک بار میں نہیں سیکھتا دھیرے دھیرے سیکھتا ہے
ہوں
اس چیز کو سدھار کےبٹ میں لاؤ گیا وسے سا بعدھے گھنٹہ کا گیف تو ورجاسن کرو اسے پاتوں سم اچھے سے ورق کریں
اچھا وہ جیسے کھانا کھا کے اپن ویسے کھانا پاچن ہوتا ہے اس طرح سے بیٹھتے ہو تو وجراس نہیں کیا
ہاں جا ساب آپ کا نان لی بات بھی کر سکتے اا
ہاں جیسے مطلب رٹ رسری اسٹائل سے بیٹھنا
ہ ارے سا کھانا ہے نا ہم سانی چ زمین پہ آرتی پارتی مان کے بیٹھ کے کھان چ ن کہ ٹی بول کش ہو کی وہوب ایک کھانا کانے کا ایک آسا نم
پر ابھی تو ٹیبل کی چل رہی تو آلتی
وہ چل رہی اس لیے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ لت طریقے ہے آج کل یہ کیا ہے آج کل رئیسی میں یہ لوگ زیادہ اسٹینڈرڈ دکھانے کے لیے کہ جو وہ سری دے اس کو کووریادرک ن کر
کوٹا والے ماموں جانی نا تو ٹیبل کرسی لگ رہی ہے
لیکن غلط طریقہ ہے
ہممم
پہلے ہمارے بھائی جان بھی سے ٹیبل کرسی پہ کھانا کھاتے تھے پھر بعد میں ان کو موت تو سمجھانے میں سب نیچے بیٹھ کے بڑے ہالٹی پارٹی مار کے بیٹھ کےھانا کھانے لگ گ ہو
اچھانہ پہلے جو چھوٹے ہوں گے سمجھتے نہیں تھے تب ک
ہاں لیکن پہلے ہمیں اس کا پتاہ نہیں تھا لیکن دن جیسے پہ ان کو بھائی جان کو پتا چلا ک نیچے بیٹھ کے آرٹی پار چھٹی مان کے بیٹھ کے کھانا کھاتے واسطے
اب تو پورا مطلب وہ اللہ نے پوری ان کے اوپر ہی کر دی برکت
کوئی اچھی عادتے پورر کو اپنا کام کرے گے گا شکریہ آپ لیکن اس لیے ہم آپ کو بھی بتا رہے بھائی یہ اچھی آدت ہے آپ بھی اپنے
ہممم
بڑوسی ہمیشہ چھوٹے سی تے ہیں
صحیح ہے
اپن اوپر کھانا کھائیں گے تو بچے اوپر کھانے کی ضد کریں گے ان بچے بولیں گے ہم بھی پلنگ پہ کھانا کھائیں گے ہم بھی ٹیبل کرسی بھی کھائیں گی وہ سیکھیں گے نہیں لیکن جب اپ خود ان کے سامنے بڑے نیچے بیٹھ کر آرٹی پارٹی مان کے نہ کہ ایے اثر پسر کے کیسے بھی نہیں آرٹی پارٹی مان کے بیٹھ کر بڑیا کھا کھائیں گے تو بچے بھی ایسے دیکھیں گے میرے امی جان میرے ابو جان بھائی جان ماموں جان چاچو جان سب ایسے کھانا کھاتے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی بیٹھے تو اس لیے ہمیشہ بچوں کے سامنے اگزامپل پیش کرنا پڑتا ہے
ہممم صحیح ہے
اچھا صحیح آدت اپناؤ
ہماری ہمارے بچے سے بہت ایکٹی ایکٹیویٹی ہے جیسے مطلب جیسے اپن کچھ کرتے ہیں نا تو پکڑ جلدی کرتے ہیں
ہاں تو تو
نا جیسے ان کے سامنے ہم فون لے کے بیٹھے رہے تو وہ بھی فون لے کے چلانے لگ جائیں گے
بچے غلط آادتے ہمیشہ جلدی پکڑتے ہیں
جیسے بھی آپ کو پتا ہے ٹیکنالوجی کا ٹائم چل رہا ہے تو میں میرے سور ہم دونوں فون میں بہت ویسٹ رہتے ہیں
آپ کو ان کے سامنے نہیں چلانا چاہیے
پر وہ تو صحیح بول رہے پر بی تو بچے کیا کرے بیچا گ میرے سوہر ہم دونوں کو دیکتے ہیں تو دیکھ کے پھر
نہیں جیسے وہ کام کی بات کرے کام کرے تو آپ کو نہیں چلانا چاہیے اور بچوں کو تو آپ کو کسی اور کام میں بزی رکھنا چاہیے تاکہ ان کا دھیان ان کے ابو جان کی طرف نہیں جائے کیکہ ان کو تو کام سے چلانا ہی پڑے گا
نا جیسے ہم نے بھی زیادہ تر بھیجی جی تو فری ہو کچھ ٹائم کے لیے میں بھی دیکھتی ہوں نا تو ویسے فرق پڑتا ہے کہ وہ بولتے مے ابو جانتے ھر بتی فون دیک
نہیں آپ بچوں کے سامنے مت چلاؤ جب بچے اسکول جائے کوچنگ جائے باہر کھیلتے رہے تب چلاؤ ان کے سامنے آپ مت چلاؤ
چلو میری تو ماننے میں آتی پر اس کے ابو جان تو فون میں آن لائن کام کرتی تو تو پورے ٹائم میں اس میں بزی رہتے ہیں
کو تو ان کا کام کرنا پڑے گا لیکن آپ ان کو چلو یہ والی مکمل ہو گئی خدا پظ ہ
اللہ حافظ سسی کر